ا وہ اگر دو کلو اس کو ہم چڑھائے گا نا اور ہو گیا نا یہ ایین پی ایچ میں چے ہو گیا یہ کم یہ ہو گیا برابر ہو گیا یہ ٹوٹل چالان
تو ہاں ایک کے جی ایک کے جی پچھلا ایک کے جی اس کا میں
اس میں زیادہ انہوں نے چھوڑا ہے الٹمنٹ کو کم ہے ایک کے جی یہ چالان زیادہ آ گیا نا اکے کےے جی آلٹمینٹ س زیادہ آ گے اے کےے جی بس وہی کرے گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے وہ ایک کریں گے وہی کریں گے وہی کرے گا ہاں ابھی میں کیش پوچر نکالوں گا نا میں کیش پوچر ہی نکالوں گا ڈر کی ہی ڈر میں کیش پوچا گی الوں گا بارش تو نہیں یہاں بارش شر گیا مگر بادل بہت گگرے ہوتے ہیں بہت تیز اچھا ہم کو برنا ہے پانچ کوئنٹل اکاون چوون کلو پانچ کوئنٹل ففٹی سکس کے جی برنا ہے ا پیچ کا
ہاں
ایک منٹ میں لکھوں گا یہاں ای پی ایچ ایچ پی ایچ ایچ ایس ا وائیا پی ایچ ایچ ہے یا
پہلے لکھو نا اے وائی لکھو نا ہے نا پہلے
آ
اےے وائی لکھو نا پہلے کی ایشوچر پہ ففٹی سیون
ایک منٹ ایک منٹ وہ میں بعد میں لکھوں گا نا میں لکھوں گا خالی جو کیش ہم کو بھرنا ہے اسی میں بھروں گا بعد میں ہم کو ڈیٹیل ڈیٹیل تو آپ نے دیا ہے نا ڈیٹیل وہ میں نے نوٹ کیا ہے یہاں ہو سکتا ہے کوئی پی ایچ نکلے گا نا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تب بھی رکے گا کھلا ہی اچھا ہاںاں آپ کو پانچ کونٹل ایک دون باون روپن چھپنپھپن کلو ہاں پانچ کئنٹل چھپن کلو این پی ایچ ایچ پانچ کنٹل ففٹی سکس کےے جی پندرہن کے حساب سے ت ٹھیک ہو گیا یہ اور دو کوئنٹل پچیس کلو برنا ہے پی ایم ایف ایس ہ ہ دو کوئنٹ تیل دونٹل پچیس کلو دونٹل پنچیس کلو پنچیس روپے کے حساب سے اوکیا یہ بھی آب کیا کرنا ہے آب بھرنا ہے آٹا
آٹ فائیو سیون ایک روپے کے حساب سے
آ گئے ساتو س اکامت ب سات وزہ کلو
اس کو بن گیا ستوزہ روپیز
ہاں ایک منٹ ایک منٹ ساتونزاہ کلو گے یتھ ہم گے کےے جی کےے جی گوو وکن ساتوزاہ کلو گوو وکن ٹھیک
ہاں ایسے ہی لکھو نا اردو میں
اور لکھنا ہے تیرا کونٹل دن کا ہے سٹ ساٹ اکہتر ب ستر ستتر س س ستاسٹھ تیران کوئنٹل تیران کوئنٹل پچیج تیران کوئنٹل تیرانگ کوئنٹل سیونٹی سکسٹی سیون کے جی سکسٹی سیون کے جی ٹھیک ہے اور لکھنا ہے این پی ایچ ایچ
اس کو کرو نا ایک روپئے کے حساب سے پہلے پی ایچ ایچ کو
کو ایک ایک منٹ ا این پی ایچ ایچ پانچ کونٹل بہ بہت ہر کلو پانچ پانچ پانچ کئنٹل پانچ کئنٹل اس کو تیرہ روپئے حساب اس کو کرنا ہے ایک روپئے حساب سے اس کو کرنا ہے تیرہ روپئے حساب سے تیرہ روپئے ح سب ٹھیک ہے اور بوریا برنی ہے تین سو پنچاسی تین سو پچاسی تین سو پچاسی بوریا اس کو سات روپے حساب سے سات روپ روپیہ آرےس روپیہ حساب سے مجائےا بوریا برنی ہے تین سو پچاسی بوریا سات روپئے حساب بس یہی ورنہ ہے کہ پوچھا ٹھیک ہے یہی ورننا اب میں اسک ڈیٹیل بناؤں گا یہ اس کو بنتا ہے اسی طرح رہو اسی طرح رہو میں بتاؤں گا نا آپ کو اس کو کیا کیا کرنا ہے
اس میں کیا کرنا ہے اس کو آپ جوڑنا ہے روپئے تو ختم مسئلہ
ا تو بھی نہیں پانچ پانچ پانچ کینٹل شوزہ کلو پانچ شزہ ز پندرہ
مجھے کر رہا تھا یہ راما وانی فون
ہاں
اللبکیہ گیارہ بجے
ہاں ہاں کیا
میں نے سوچا یہ ب بولے گا کسی کو کی وائی سی کرنی ہوگی میں نے نہیں اٹھایا اب کیا کیا جاتا میں یہاں سے ساٹھ ستر روپئے خرچ کر کے کے وائی سی پہ
ہاں اھر اور کیا کر رہے ہیں اس کو
بول رہا ہوں اب کسی کا فون آیا ہوگا اس کو کے وائی سی وی وائی سی کرنے کے لیے
ہاں
وہ مجھے فون کر رہا تھا میں نے نہیں اٹھایا کل بھی کیا صبح
ہوں
چ کیا سوا نو بجے صبح
ٹھیک
میں نے نہیں اٹھایا
ہاں ٹھیک ا
تو وہ مت کی اس نے فون ٹھیک شبیر نے سیل لے لی
لانا میں نے باہر نکالا ماں تھا اس کو ساتھ اور بیٹا تھا
ہوں
میں نے دیا اس کو سیل ادھر نکالا میں نے بولا جب ل دو تین دن رکھو تو بعد میں دینا
ہوں
ٹم بھی دیا ساتھ میں
کو ٹوٹل میں آپ کو پھر واٹسپ میں ڈالوں گا آپ دیکھنا ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں وہ تو دیکھیں گے
تھامک رہا یہ نکلے گا یہ موبائل پر نکلے گا کہے مبائل ہم کو نکلے گا نا یہ
کیا نکلے گا کال کہاں یہ فل منیمائز کرنا ہے نا پھر
ار
چائے پ
نہیں ابھی کہاں ابھی تو ہم نے کھانا کھایا ڈھائی بجے ل ب مگر مشکل ہوگ مجھے دو کنٹل چاول وہ لے گا مسھ نے ٹائم رکھ مجھے تین بجے اس نے فون بھی نہیں کیا مگر ادھر بارش ادھر بھی بارش پڑتی تھی نا اب میں اس کو ابھی فون کروں گا میں ابھی فون اس کو کروں گا صبح ساڑھے نو آنا میں جاؤں گا نا کیش بھرنے صبح اسی وقت اس اس کو دے دے گا تو مجھے شبرا بولتا تھا مجھے ایک ڈیور کر رہا تھا چاول کی گاڑی ہے اس نے بولا اس کو بولو یہ ایسا ہی ایشیا بیلٹ کو چھوڑ دیا انہوں نے اس نے بولا اس کو پھر وشم کو فون کیا ادھر کا ہے نا وہ وشم جو ادھر چاول چھوٹا ہے پھر اس کو بولا ہے نے بولا ہے اسی طرح ان کو دینا ہے فگر کے بغیر دینا ہے اگر آپ بولو گے تو میں فنگر کے بغیر دے دو چھوڑو فیحال گاڑی تب سے چھوڑو گاڑی اگر اس نے بولا نہیں مجھے کیا پتا ہے فنگر کے شیا بیلٹ کو بولا چاول چھوڑنا میں نے چھوڑ دیا اسی لیے
ٹھیک
پھر اس نے بولا ش نے بولا اس نے فنگر کے بغیر دینا ہے
ہاں وہ تو پھر ختم کرتا نا اگر فنگر کے بنا ہوتا وہ ختم کر دیتا ایسے تو نقصان ہو جائے گا نا اس کو
نہ وہ کہاں ہے فنگر کے بغیر کا کیا کو نکالے گا آرڈر
تبھی تو اس نے یہ بات
ہاں اسی لیے اس نے چھیڑ دیا تھا یہ بات اس نے بولا مجھے نہیں پتا ہے فنگر کے بغیر دینا ہے کیا دینا ہے ابھی مجھے پتا نہیں ہے
ارے یہ سیم چیز ہے یہ چھوڑ رہے ہیں نا یہ نقصان ہو جائے گا نا ایسے رکھ کے کیا پچھلا ایسے یہ تو نئے کو کیا کریں گے
کوئنٹل کسی کو ڈھ کونٹل کسی کو کل بھی گیا تھا ایک بجے تک میں وہاں درد پریشان میں تھا پھر پچھلے جوی چاول ہے نا وہ ہم نے آگے کیا ہے
کتنا جو پیچھے تھا وہ بوریا
وہ ختم ہو گیا سب اب جو ادھر کا کتنا ہے خالی پچیس ٹوڑا ہے ادھر بس پنچیس روڈا ہے چار تووڑا جس کو دینا ہے اس میں رہ گیا ہے خالی رہ جائے گا اس میں گیارہ بڑا
ہوں
وہ آگے ہے نا تیرہ تھوڑا ہے نا آگے بھی
ڈھوٹالے لگائے ہوئے ہیں
ایک ہی تالا ہے نا ایکٹال ہے نا ابھی اس وقت ایک تال ہے چھ بوروری کرو پچیس کو کم انیس ہے ایک تال بس
ہاں
ال انیس اور دوسرا ٹالا ہے چھ اور آگے ہے نا وہ پچھلے والا بارہ تیرہ روڑا ہے وہ
ٹھیک تم اس کو حساب کرو تم اس کو حساب کرو پہلے یہ کیش وچر ختم کرو میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں پہلے اس کو حساب کیش ویچر پہ پھر وہیں سے کال کر رہناا اسی پہ
ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں میں کال کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے